ار آپ تو بہتا ہے
کہاں حال
وہ تو بخار لگے تھے یار یہاں پر پانی نہ پسٹ کرتا تھا کو
اچھا ایسن بات ن
ہاں
تو ابھی کہاں ہےیرو میں میں
ہوں
ا
تو بھی روم میں ایک بار آئی لے رانچی توو اس ہواا
ہاں ابھی ہمار شریر گرم ہے
ہاں موسم م چینج کر جس
ہ ہوں ہاں ویسا موسم کی وجہ سے ہو تھا بیچے ٹائم ٹھیک رہبے بیچے ٹائم ٹھیک رہے ہوب تو
ہاں تو سواتوش نہیں آل ل
ہاں دیک نا سردی ا بھی ہو کر لے ہو اور کا گرم شریر ہے
ہوں سردیا کا وجہ ست اور گرم
ہاں ہاں ہمارا سردی کی وجہ سے لگا تھا متا بھاری ہے تھوڑا سا گرم
چل ابھی کیا کرتے ہیں کچھ موبائل چلا ہوتے ہیں
ہاں ابھی تو کر رہے ہے پاس تو نہیں ن کر ل یار
ہوں کار یہ ایپ بہت مست ایپ اور رہے
ہوں
ااں تو ویو دی وول رہتا نا
ادھر کا موسم ہاں ہاں ادھر کا موسم کیسے نا
موسم سالا بہت رانچی کا موسم یں نہیں پتا چلو کن پانی مارے لگتا کن دھپ لگا دی ک گ گرمی لگے ل تو کخن ٹنڈا لگے تو کوئی گارٹی نہیں نہیں دھوپ تو گل ل آج
اچھا
گرمی میں بھی پیل کے گمی لگا
ہ
م تھا پنگل کا حال چال کا
ادھر بھی بہت گرمی ہے سمج لے موسم اچک کے چینج کر لو توب نم سب کے طبیعت خراب
ہاں
ہوں
امر پٹال لکھے ہم بھی سوچلے اچھا ان شاء اللہ ٹھیک ہی ہو جائیں گے
ہاں
تو بخار لگل ہو نا سردی ن کو
سرد نہکا نارمل بکار
گرم وسر لیے بھی
ہوں ہ
ا تو کمبا لوڑ کے ستا لی اور رو ک ن دوائی ک یار ہ بلڈ جانچ کرے گا
ارے کچھ نہیں بولو تو سمجھ لے مچھھر وچھر تو کاٹ لےین نا ہ
کیسے ہو تو نہیں تو کچھ مت چ کرا موسم میں چینج کی وجہ سے ہوا
ہ سو دو سو میں لگتا کنفرم تو ہو ج کم سے کم ہوں کرے لو سوچ کے کل کرا لو وہ ابھی سمے نہیں نہیں ہو رپورٹ نہیں نہیں تھا
اچھا ٹھیک ہے کروا لی کیا کر رہا ہو نیچے ہو کا لب ہو
نہیں یہاں پر ایک بھیا رہا ارمان نام
بلڈ جانچ کراؤ کا
ہاں بی ایم ایل ٹی کر لو ہمم ہاں سنوا کرا بھائی
ہاں اور اور بتاؤ اور کیا کیا ہے وہاں
ہاں بھیا ایان نام کے لڑکا سے
ایان کی ماہی اگر ماہی نان میں ہاں
نائ یہار ماہی
او ایان نام کے بھی لڑکا تو صلاح ہمارے نام کے بٹا گ ل ت رہا
اچھا ٹھیک ہےک میں خوب فرق پڑلے گ
کرو لگ بیچ میں ٹھیک ہو لو آجل کل پھر ہوکرا لگا تھا سردی بخار ہوکرا ہوا تھا
ہاں کہاں ہو ابھی ہو کہاں
روم میں تو ہوں
اچھا کرا ہو کہ نہیں آگے پیچھے کچھ ہوا تھا
کسیے نہیں کسے نہیں کرتا اب وہی اور سات تو ہم نہیں کربے یا وہ ہمرا نہیں کرتا تو کیسے ہوتا
ہوں جانے پہچان کیا ہے
ہمم
ہوں ٹھیک ہے
سبو نے ٹھیک ہی ہونا ہے
ہاں ٹھیک ہے ادھر
آم دھنجہ ہے
ہاں کبھی کبھی ہے اب تو آم وم ختم ہوگا سر
اب عارت مولوی صاحب کا حال چال ٹھیک ہے رہے ہے
ہاں ٹھیک ہے زندہ ہے
این گھر پڑا نا تو پہلے گلاس مگ در اپن داتو ہے وہ مط نکلی داتان پورا تو اا کھول کے گلاسو میں ڈال دو د چلتے
کہا ہے
ایسے ہی مطلب دکھاوے چلتے ہیں ان کے
نہیں نہیں ویسے ہم بھی سن لی کہ پنیا میں ڈالے سے کچھ ڈایا کچھ ڈییہائیڈریٹ رہا ہے یا مان لے اگر منہ ا تھوڑا سا خراب لگے تو کھول دو تو ہوا کیا لگا تو سمپرک میں نہیں رکھے پڑا تھا اس دانت کے اس لیے کرو پانی میں رکھا تھا تھا
پگل رہ پڑا تھا تو منہ میں تو تھوک سے پگل رہا تو تو سلیوا باہر پانی میں بھیجا دوا
تو سب بڑیا
ہوں ا ن آخر پتا ہو ن
ایانو میں سات ہے وہ ہے ا لوگ کا
ہوں
تو د کہ ا ٹیمپو ومپو بپ کانا وانا بناوا نا مرغا بیچا ہو ادکت تھی ٹیمپوم پھولے لے تو چلاوا تو
یہاں رانچی میں
نہیں گاوں میں
او اچھا اور آؤ کبھی تب ن گھوم چلو تو ہر دن
ہمم اب عید بعد ہے عید ٹائم ہوا
تو عید ابھی ہے یار ابھی برسات ٹھنڈا پار ہونا باقی ہے
پ تو کہاں کرو یار گھروں جا کے یہاں ہے کہ آن لائن کلاس کرو اور آف لائن کلاس کر سف اسٹڈی ٹائ رہ
ا آف لائن کرو ن آن لائن
ہ ہ آف لائن میں بہت مہنگا
اچھا
سنا ملا تو ج کہ تیاری کر ل سوچ لی
ہاں کر ل ہمرو ابھی نا ٹویلتھ بع
ٹویل بات کر رہ
ہ ابھی نہیں نہیں بیس مضبوط نہیں ہے نا بیس مضبوط کر د نا کم سے کم اور مان لے ٹویلتھ میں اگر خراب ریزلٹ آگلا تو اسسے ہم آئیڈیا بھی تو مل جتا کہ جی کے لائق ہے ن ہے
ہوں
ا نیں
ہوں محنت کرو تو ایک تاء اللہ تعالا
ہوں
کون کالج
یہ پرلسو
پلسٹ
اچھا الیونتھ کے بعد م ٹولتھ ٹینتھ کے بع اسکول میں جیبی یا کوئی وہ ت کالجے میں گنی تو ن
ہ نہیں ہاں ٹینتھ کے بعد کالج میں گنا تو اسکولے میں پڑھتاوں
ہاں بس نام کو پلسٹوڈ لگ
ا ڈلا اچ بد الینا سمج کے ات کالج
ہوں تو ہمین کمار نؤ گڑوی ہےلو
ہوں
اور وہ کہاں کیسے پڑھا ہو گاندھی کالج میں
گاندھی کالج کے بھی نام سن لی ہے تاکہ ہمار گھر کے ڈر ہمار گھر کے ڈھیر کوئی اوغ نہ کر لے تو جتنا بھی اسٹوڈینٹ ہے تو نمل کر کے سب لگ بھگ کر لیتا
ا توا ہمرو گھر سب گاندھی کالج کے پڑھلن بس اور وسیم بھیا نے مرواڑی کالج کراچی پڑھ ل تو رہ جے گا مرواڑی کالج میں سامنے ہے کون کتنا دوری پہ ہے
چال تو نہیں پڑتا دو کلو میٹر ایک دو کلو میٹر
ہ گاڑی جائے دیکے کہ م پدے
فضل تھ
کون جگہ ہے ہمار پاڑی کلے
ادھر لال پور طرف لال پور طرف آ ہ تب انیں نہیں گ لیے تو لیکن میپ دلی نا
تالاب سائڈ نے آاں
اچھا بڑا خرااب خرا اچھا پیلا کلر کیسے والا
ہاں ہاں
ابھی دھیان میں ہی لو زیادہ دور نہیں ہوتا
ہوں
ایک آدھ کلو میٹر سے بھی کم ہوتا ہاں آرام سے
مین روڈ میں ایک گلی ویلی میں ہے
تھوڑا سا گھس کیا ہے مین روڈ سے جیسے تب سے دہنا لے نا ا کے بع تورت
گوسر کالج سے بڑا ہے
ا کاسا چھوٹا
اچھا ہائیٹیک کر گلو گ کالج گسم کالج نے پورا بڑا بنا دے اور بنکر اب کو مارواڑی تھوڑا پوران اب ہوگے
ہاں پرانا کالج ہے
ہوں
ہاں کرو پوکر سے بھی بہت ریسٹورینٹ باہر نکل رہا تھا
ہاں وہاں بہت کوئی پڑھے ل بھی کھوتا تھا گوسل کی جگہ میں انٹر کے کائل بند کر لیں وہاں کہ زیادہ بھیڑ نہیں ہو جائے
ہوں
تو ایڈمیشن اگر ہم اگر پڑھائی کر ہوتی ہے تو ہم جیتیے انہیں نہیںائ نہیں واللا م راچی مڑے بھیسن
ہ نہیں کوشش کر ل کوشش کر کے دھ
کیسی
کوشش کر کے دیکھتے نہیںے
گھر کھول ل ہے لیکن ان شاء الا پیسہ ویسہ کے جانورے کرے ہیں
ہوں تو خیروول تھا
ہ ہاں ٹھیک ہے
کچ امداد سب کہال چال
سب کے ٹھیک ہے ادادار عجدوار لڑ لیے تھ
کہ ہے ک آل رے
ایسا ہی سارا اپنے بگ بگ بگ ہاں بگ بگ نہیں کرتا رہتا جان وغیرہ اپ س کم کیکوں نہیں سمجھات تھا
سب تو اپنے آپ کے قابل سمجھاتتے ہیں اتنا بڑکا ہی ا ت سب قابل
ہ کہ ل سب کے
ہوں اب سب کام دھندا سب ٹھیک چل تو ہونا
ہاں ہاں تو کل رہ ہے ٹھیک ہے